دی جی بتائیے کس سلسلے میں کال کیا ہے آپ نے
پہلے بتائیے خیریت سے ہے کہ نہیں
ارے جی بے شک بے شک بالکل خیریت سے ہے
ہاں میں ہ میں آج آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مشاعرہ یعنی سستا معاشرہ یعنی سوسائٹی میرے نزدیک کسی بھی ملک کی ترقی کا دور و مدار اس کے معاشرے پر مناسب ہو معاشرہ صرف افراد کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ مشترکہ اقدار روایت اخلاق اور بہمی تعاون کا نام ہے اگر معاشرے کے افراد ذمہ دار بے اخلاق اور ب بےشعور ہوں تو وہ مشاعرہ ترقی کی بلندیوں کو چھوڑ لیتا ہے اس بار اکثر اس اس کے برعک برعکس اگر افراد اپنی ذمہ داری سے غفلت برتے تو پورا معاشرہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے
جی ہاں بالکل درست ہے جی دیکھیے میں تو میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں درحقیقت مشاعرہ ہر فرد کی شخصیت کی تشکیل میں بنیاد کردار ادا کرتا ہے انسان کو کچھ دکھ کچھ دکھتا ہے سنتا اور محسوس کراتا ہے اس کا گہرا اثر اس کی سونچ اور رویے پر پڑتا ہے اس لیے اگر مشاعرے میں معاشرے میں تعلیم اخلاق اور انصاف روک دیا جائے تو افراد بھی انیں اصولوں پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں یعنی بہتر افراد بہتر معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اور بہتر معاشرہ بہتر افراد پیدا کرتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی میرا خیال میں کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد تعلیم پر قائم ہوتی ہے تعلیم صرف کتاب علم کا نام نہیں بلکہ انسانوں کو سوچنے سمجھنے اور درست فیصلے کرنے کی سہلیت بھی فراہم کرتی ہے جب کسی معاشرے رے میں ج حالت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہاں جرم ناانصافی اور با بد عنوانی جیسے مسائل جنم لیتے ہیں اسی اسی لیے تعلیم کو ہر فرد کا بنیادی حقم سمجھ جانا چاہیے آپ کی کیا ر ہے میری بات پر
جی بالکل درست لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے اگر انسان کے پاس علم ہو مگر اخلاق نہ ہو تو وہ اپنے علم کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے
جی کر سکتا ہیں
اس لیے والدیں اور اساتذہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں سچائی امانت داری تحمل اور احترام جیسا اقدار پیدا کریں ایسے افراد ہی ایک پر امان اور بوقار معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں
جی سر ج سر جی وہ بالکل درست سرمایا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ پڑتا ہے کہ آج کے دور میں میں معاشی ترقی کے دور نے انسانی تعلقات کو بھی متاثر کر دیا ہے لوگ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کے بجائے صرف اپنی جی مصروفیات میں مطالبہ نظر آتے ہیں ہم سیاگی ہ سیاگی ب حامی محبت اور اجتماعیت کا جذبہ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے یہ رویہ کسی بھی معاشرے کے لیے نہایت تشویحناک ہے آپ ہی کیا رائے ہے میری بات
جی آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے آپ کی بات جو ہے وہ قابل غور ہے ٹیکنالوجی اور مصروف زندگی میں یقینا انسانی رابطوں کا رابطوں کو متاثر کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہ اگر ہم اپنی ترجیحت درست کر لیں تو اس سے مسئلے پر قبو پا قابو پایا جا سکتا ہے ہمیں اپنا خاندان رشتہ دار اور پڑوسیوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے معاشرہ سے عمارتوں سے نہیں مضبوط انسانی تعلقات سے قائم رہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے ایک اور پہلو جس پر مجھے غور کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں قانون کی بالادستی اور انصاف کا نظام مضبوط ہونا چاہیے جب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کا دفظ کیا جائے گا اور ہر شخص کے ساتھ برابری کا سلوک کیا سلوک ہوگا تو معاشرے میں امن اور اطمینان پیدا ہوتا ہے لیکن جب ن انصافی عام ہو جائے تو افراد کا اعتماد کمزور پڑنے لگتا ہے آپ کی کیا خیال ہے پڑتا ہے
ج آنے االکچ تو اس لیے ہر شہری کی بھی ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قانون کا احترام کرے اور اپنے پرہز ایمانداری سے ادا اپنے فرض ایمانداری سے ادا کرے
جی جی
ص حکومت پر تمام ذمہ داری رااز دینا منعسب نہیں معاشرے کی اطلاع اس وقت ممکن ہوتی ہے جب ہر فرد اپنی ذاتی زندگی میں بھی درست اصولوں پر عمل کرے فھوٹی چھٹی نیک آٹتیں بل کر ایک عظیم اور ترقی یافتہ معاشرے بنیاد رکھتی ہے آپ کا کیا کہنا ہے
جی بھائی میرے نزدیک کسی بھی معاشرے کا مستقبل اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اگر نوجوان تعلیم محنت اور اس نے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ کسی بھی ملک کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہیں نوجوان سستی بے روزگاری نشہ اور یر ذمہ دارانہ رویوں کا شکار ہو جائے تو معاشرے کی بنیادیں کمزور پڑنے لگتی ہے اسی لیے نوجوان نسل کی درست رہنمائی ہر معاشرے کی ا اولین ضرورت ہے آپ کی کیا رائے ہے
جی دیکھیے میرے نزدیک اس سلسلے میں والدہ اور اسذہ کا کردار بھی انتہائی اہم ہے بچوں کی شخصیت کی تعمیر صرف اسکول میں نہیں ہوتی بلکہ گھر کا ماحول بھی اس میں بنیادی حصہ ادا کرتا ہے اگر بچوں کو بچپن سے ہی تیل سچائی امان داری تعامل اور باہنی احترام کی تعلیم دی جائے تو وہ بڑے ہو کر ذمہ داری ذمہ داری شہری رکھتے ہیں تربیت فرمایا کر سرمایہ کاری ہے جس کا فائدہ پورے معاشرے کو حاصل ہوتا ہے آپ کا کیسال ہے آپ کا اس کیا خیال ہے
جی بھائی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غربت بھی بہت سے سماج سماجی مسائل کی بنیادی وجہ ہے جب کسی شخص کو تعلیم روزگار اور بنیادی ضروری ضروریات دستیاب نہ ہو تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور صورتحال میں جرم و بچوں سے مزدوری اور دیگر سمجھ سمج برائیاں جنم لیتی ہیں اسی لیے کسی بھی ترقی یا ترقی یافتہ معاشرے کے لیے غربت کا خاتمہ خاتمہ اور معاشی انصاف نہایت ضروری ہے آپ کی کیا رائے
جی بالکل
دیکھیے میں آپ کی بات سے پوری طرح مطفق ہوں لیکن صرف حکومت کی تمام مسائل حل نہیں کر سکتی صاب حثیت افراد سماجی کی تنظیمیں اور نام شہری بھی ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں
ہوں ہوں
شیرت زکۃ تعلیمی امداد اور روزگار کے موقعے فراہم کرنا ایسا اقدامات ہیں جو جو معاشرے کو مضبوط اور پر امان بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کا اس میں کیا خیال ہے
جی بالکل درست ررما ہے آپ نے ایک تشو تشوناک مسئلہ نشہ اور دیگر بری عادتوں کا فورگ ہے بہت سے نوجوان غلط صحبت یا مایوسی کی وجہ سے ان برائیوں کو شکار ان برائیوں کے شکار ہو جاتے ہیں یہ عادتیں صرف ایک فرد کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ اس کے خاندان اور پورے معاشرے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اس لیے ہمیں بچوں اور نوجوانوں کو صحت مند مشغیل اور مثبت مثبت سر گرمیوں کی طرف رغیب کرنا چاہیے آپ کی کیا
ٹھ
نزدیک کھیل آداد مطالعہ اور ساماجی خدمت نوجوان کے صلاحیتوں کو درست درست قمت میں استعمال کرنے کرنے کے بہترین نظرائع ہیں جب نوجوان اپنی قتوں کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں
جی جی
تو وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی ترقی میں بھی نماں حصہ لیتے ہیں آپ کو اس میں کیا کر خیال ہے مجھے یہ ضرور بتائیں
جی آپ کی بات بالکل درست ہے بھائی سوشل میڈیا کا اثر بھی بھی آج کے معاشرے پر نہایت گہرا ہے اگر اس کا ذمہ داروں ن استعمال کیا جائے تو یہ تعلیم آگاہی اور باہمی راب کو مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اگر اسی پلیٹ فارم کو نفرت افواہوں اور وقت کے ضیاع کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ معاشرے میں انتہائی منفی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے اس لیے ڈیجیٹ ڈیجیٹل شعور وقت کی اہم ضروری ضروریات بن چکا ہے آپ کی کیا رائے ہے
آپ نے بالکل جو اس کاا اس طرح سے اس طرح سے شہری اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرائض کے بھی احساس ہونا چاہیے صفائی کا خیال رکھنا قانون کی پابندی کرنا ٹرریفک اصولوں کی پیروی کرنا اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا ایسے امال ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن انہیں سے ایک باشعور اور منظم مشاہرے کی تشکیل ہوتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے
جی آخر میں میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کی اسلاح صرف کوئین سے ممکن نہیں ہوتی اصل تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ہر ہر فرد اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرتا ہے اگر ہم سچائی ایمانداری تو مول
اور انسان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو یقینا ہمارا معاشرہ امن ترقی اور خوشحالی کی طرف گمزان ہو جائے ہو سکتا ہے چلیے پھر اس بارے میں آگے بات کریں گے
جی جی بالکل بالکل آئندہ اگلی دفعہ اس بارے میں پھر سے کبھی بات ہوگی چلیے رخصتی کا ٹائم ہو چکا ہے
جی جی اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھ